ہیلو السلام علیکم
وعلیکم السلام
سب خیریت اور گھر میں سب ٹھیک ہے
سب ٹھیک ہے اپنا سنائیے
ادھر بھی ٹھیک ہے سبحان اللہ بہت اچھا ادھر بھی ہے
ٹھیک ہی رہنا چاہیے
ہوں مارکیٹ پہ جا رہے ہیں
ہاں تھوڑا سبزی بھی لینا تھا
ہاں
ہچ ہوں
اچھا بات ہے اور ادھر کے بتائیے جہاں گئے تھے گھومنے ادھر
گوم وام کے تو آ گئے سب بڑھیا رہا سفر
وہاں کے بارے میں کیا کیا ہوتا ہے وہاں شریف کے بارے میں
ادھر سب ٹھیک ہے گوم وام تجارت کے لیے گئے تھے
ج ادھر سے ٹرین کتنا بجے ادھر سے تھا ادھر سے جانے والا میں
ہاں آنے والا ایک بارہ بج بارہ بجے آیا تھا لیٹ تھا رہنے رات ہو گیا تھا
ہاں
یہیدی سے کتنا بجے تھے مطلب کتنا بجے تھے تھرڈی سے دو بجے رات کو
ہوں
اور وہاں کتنا بجے پہنچے تھے اکبر پور
اکبر پور صبح
پھر وہاں سے کیسے گئے وہاں سے پھر
آٹو آٹو سے ایک سو اسیی روپے لیے ہاں
آٹو کتنا رستہ ہے وہاں سے کتنا دوری ہے وہاں سے
پینتیس تیس پینتیس کلو میٹر ہے ہاں ایک گھنٹہ
کتنا کرایہ کتنا لیا تو
کیا
پر پراتھ میں نہ
ہاں بول ہوں اا
پھر وہاں پہ رہنے پینے کھانے پینے میں
روم لیے تھے
اپنے سے کھانا بنانا رہتا تھا وہاں پہ کہ ہوٹل
ہ برتن ورتن تھوڑی نہیں لےکے گے تھے
تھکان وکان جانے میں پورا ہو گیا ہو
ارے پورا بھیڑ تھا نا جنرل میں جانا بہت مشکل ہے
کتنا دن وہاں رہے تھے
چ چار دن چوتھا دن نکل گئے وہاں سے
چوتھا دن ہے
ہوں
بڑھیا سب زیارت ہو گیا وہاں نا اچھا سے گھومنا پھرنا اور اور وہاں کے بارے میں کچھ کیا خاصیت ہے کیا فیوریٹ زیادہ کیا کیا چیز کا فیوریٹ کھانا ہے وہاں پہ ہے کوئی اسپیشل چیز وہاں
آ آر حلوا پوڑی پوڑا پوڑا حلوا پوڑا
س حلوہ پوڑا وہاں کے اسپیشل چیز ہے نا
ہاں
بہت اچھا لگتا ہوگا کھانے میں
ہاں ابھی اب عروس لگنے والا ہے نا وہاں پہ روونک بہت زیادہ ہے اچھا لسما بھی آنے والا ہے ا
چالیسواں میں تو اور بھی بہت زیادہ ہی بھیڑ رہے گا عروس میں تو بہت زیادہ ہی رہے گا اس پہ
ہاں
واپسی میں کتنا بجے ٹرین
ساڑھے تین بجے
ساڑھے تین بجے دن میں نا
ہاں
ساڑھے تین بجے تین واپسی میں اور یہاں ڈیرے پہ تنا کتنا بجے آ سکتے ہیں ٹہی میں کتنا بجے ٹرین آیا تھا
ڈری میں وہی ڈیڑھ بجے رات کے
ڈیڑھ بجے رات کو پہنچا تھا ٹرین بہت لیٹ لگا دیا یعنی کہ ساڑھے تین اور ڈیڑھ
چار
ارے ہوں آگ بر جیپور سے آنے میں کم سے کم تو تیرہ چودھہ گھنٹہ لگا دیا ڈالٹے میں پہنچنے میں
دس دس گھنٹہ لگ گیا وہاں دس گھنٹہ دس گھنٹہ وہاں سے اکبر پور سے ٹی وی آنے میں دس گھنٹہ لگ گیا سالہ اور پھر یہاں سے ڈیری سے کتے بجے ٹرین آئے تھے واپسی والے میں
ہ آ گیا تھا دیرے ڈیڑھ بجے ڈالٹنگ پہنچ گئے تھے چار ساڑھے چار بجے ھیک ہے آدھا کلو جی
تھکاوٹ بہت ہو گیا ہوگا نا
بہت آ کے جیس ابھی سوکے اٹھ رہے
ٹرین میں نہ سونے کے لیے جگہ ہوگا نہ بیٹھنے کے لیے ڈھنگ سے ہوگا
آرام ہاں ہرام د جی د
جچ
ارے جنرل میں بہت دقت ہے وہاں
آپ ھر ڈال دیں ہیاں سے فوٹو یا بس
آٹو آٹو سے گھر تک چھوڑ دیا تھا ہاں
ابھی کتنا باڑ لے گا آٹو والا
سو روپیہ
سو روپیہ لے لیا آٹو والا اسٹیشن سے یہاں آنے میں اچھا تب بھی لے لیے تو کہ وہاں پورا سواری سواری فل ہو گیا تھا
ہم لوگ گیارہ آدمی تھے ایک ایک ٹیمپو ہے یہ پورا
ہاں پورا ہوے گا چار بیچ میں چار بجس آٹھ آگے کتنے گیارہ ہاں ہو ہی گیا پورا فل ہو گیا ہوگا
ج
بک کر کے آ جانا تھا ایک ہی بار آٹھ سو میں بک کر کے آ جا تھا ڈائریکٹ ٹیمپو
ہاں
اور ٹرین میں کھانا پینا ملتا تھا بڑھیا
ارے نہ نہیں آ ف لپ ہ آچ ہے
اس بار ہے نا ہم بھی چلیں گے گھومنے بہت سال ہو گیا ادھر جائے ہوے آٹھ دس سال ہو گیا ہے
آج م شرو چلیں گے اب بھی سرر میں
ہاں تو اج میرے چلتے ہیں اچھا جائے گا وہ بھی ہے
ہاں
چلیں گے ساتھ میں کیکر بنا کر کے ہے نا اچھا وہ طیب بھائی فون کیا تھا وہ آج بات ہوا تھا ویڈیو کال بھی اور آڈیو کال بھی
جالندھر والا
ہاں ہاں ممبئی چلا گیا نا وہ
ہاں ہاں
کل ممبئی پہنچا ہے آج
سچ
اب ممبئی میں پانچ دن سے بارش ہی بارش ہو رہا ہے پورا
ہوں
تو ادھر سے ویڈیو کال آیا ساتھ میں اتیبل بھائی بھی ہے دونوں ایک ہی جگہ پہ اتیبل بھائی میں بس سلائی والا کام کرتا ہے نا
ہاں
تو اس کو کام میں لگائے گا کڑھائی والا کام میں لگوائے گا کہیں ب رہا تھا ابھی بارش اتنا ہو رہا ہے کہ نکل نہیں پا رہے روم سے روم نہیں رہ رہے ہیں ہاں کل آیا ہے
ا
وہ بلا رہ بولے کچھ بولنا چاہے کہ گھومنے کے پہلے سے کہہ رہا تھا کہئیے ممبئی طرف گھومنے گھما دیں گے چاروں طرف
ہوں
ہ سج وہی ہے تو وہ کر کہ آؤ گھومنے کہ اس کا باندرا اسٹیشن سے بگلے میں اس کا بھی ہے تو تین کلو میٹر کیا فاصلہ تو بول رہا ہ گھومتے ہیں گھما دیں گے رہنے ہ کھانے پینے سب فلٹ ملا ہ ہوا ہے کوئی دقت نہیں پ کھانے پینے رہنے میں
ہاں
نہیں اور ممبئی طرف بھی چلتے ہیں ادھر بھی اچھا ہے حاضی علی گھوم لیں گے حاضی علی سب سے سب سے مست درگاہ
وار وال ہو ہم
جی
چلو آؤ پھر
بات ہوا تھا تی ہے بھائی سے آگے
اچھا
ہال چال لیا ہو ا ٹیبل بائی ہواں بہار میں ہوٹل کھولا تھا نا ایک مہینہ چلایا دو مہین چلایا بہت اچھا چل رہا تھا لیکن جس سے دکان لیا تھا وہ بولنے لگا کہ نوکری پر رہو اور نہیں تو پھر
ہے ن تو دونوں میں نہیں جمع وہ سوسٹی دے دیں گے تو ہم اپنا کریں گے پورا اگلا سوچا اس کا ایک اتنا پونجی پہ لگا دیا تھا زیادہ تو اسی میں بات نہیں بنا تو بہت اچھا ہوٹل چل رہا تھا اس کا بات نہیں بات نہیں بنا تو بول رہا تھاے بات نہیں بنا پھر واپس پھر وہیں چل گیا نقصان بھی ہوا اور پارٹنر شپ میں تھا نہ نہ اس اکر رہاپ ہے ہوٹالونا اشکراپ ہے
ہاں جگا مسا کر تو اللہ ہوگا ہوگا
تو پھر وہی ل لطیف بھائی پھر سے ممبئی آ گیے ہوے تھے سلائی والا میں کرتی وغیرہ بنا رہا ہے
ہاں
ج
ج
بول رہے تھے کہ آتے ہیں گھومنے پھرنے تو بول رہا تھا کہ آئیے کوئی دقت نہیں ہے اچھا ہے گھما دے گے نہیں وہ تو چلتے ہیں چلیں گے ڈ ڈائٹ ڈال ڈن سے بھی ڈائریکٹ ٹرین ہے
اب کرتی ہو
میں سپتاہ میں ایک دن منگلوار کو ٹرین ہے سب صبح صبح اور ڈائریکٹ ممبئی چھوڑ رہ ایک دم تیس گھنٹہ کا راستہ ہے تیس گھنٹہ بتیس گھنٹہ کا راستہ ہے ڈائریکٹ ممبئی
ادھر سب ٹرین سپر فاسٹ ہے
ہاں بک ہو جائے گا نا آرام سے ایک ڈائریکٹ میں پہنچ جائے گا وہاں پہ رانچی سے بھی ممبئی دوری ہے ڈالتے سے ممبئی کو
کیا کھائیے شملا کھائیے رلہ کھائیے بابا سے کھائیے وہا
بول رہا تھا آنے کے لیے بول رہا تھا کہ کل تک پر سات تاریخ تک بارش کیا ہوا سات ابھی تک بہت بارش ہو رہا بع کھلے گا بارش وغیرہ کچھ سات تاریخ تک بارش بہت ہے
میں تو پ کھاے چالیس روپئے ایک کلو کھائیے چالیس روپئے ایک کلو کائیے
آم کسے کلو دے رہا ہے
آم کیسے ہے بھائی رسگلہ رسگلہ